ہو ہلو وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی اللہ کا کرم ہے آپ بتائیے آپ امی ابو آپ بھی ٹھیک ہو
ہاں سب ٹھیک ہے میرے امی ابو سب خیریت
جی اور بتائیے کیا کر رہی تھی آپ
کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
ہاں کھانا وغیرہ تو ہو گیا بنا ہی کے شام کا کھانا پھر کھاؤنگی
ہاں ہاں دیکھو جی آج کل کے چلو کھانے کے اوپر ہی بات کرتے ہیں آج کل کی زندگی میں بس یہی رہ گیا ہے تھوڑا سا سکون ملا کام سے نمٹے فارغ ہوئے تو دوپہر کا کھانا دوپہر کے کھانے جیسا اپ کا کھانا یہی رہے جا ہے اج کل زندگی میں
ہاں کھانا پینا مرجانا ہے
ہاں یہی پوری زندگی کٹ جاتی ہے ایک لیڈیز کی اور بہت سی لیڈیز ہے بہت سی عورتیں اتنی گھر پر ٹائم گزار جاتی ہے کہ ان کا ٹائم کب پورا ہو جاتا ہے پتا بھی نہیں چل
کھانا بنانے میں سارا ٹائم چلا جاتا ہے
ہاں پھر وہ اس سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہو گھر میں
ہاں وہ تو ہے ہی کام کا کام کر پورا پھر ہمیں یہی سونے کو ملتا ہے کہ آپ کر تے کیا ہو گھر میں پورا دن گھر پورا دن تو بیٹھے رہتے ہو
اچھا یہی رہ جاتا ہے کہ ایک لیڈیز کے کچھ گھر میں بیٹھے ہی رہتے ہو تم کرتے کیا ہو
کام گھر
کے مگر جب انسان ایک جینس اگر گھر میں دو گھنٹے بھی رہ لے بچوں کے ساتھ اس کو دشوار ہو جاتا ہے اس وہ سنبھال نہیں سکتا
ہاں وہ تو ہے ہی بچے روتے ہیں تو ایک پکڑ ہی رو رہا ہے مجھ نہیں سبھل رہا ہے ایسے چھوڈ کے بھی چلے جاتے
اپنے ساتھ اگر کہیں جانا بھی ہے اپنے ساتھ لے کے
ہاں وہ تو ہو تے ہی ہے
کیونکہ ایک انہیں پتا رہتا ہے کہ کے ہم سے نہیں سنبھالے جانے
ہاں پھر بھی ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اب اتنا کچھ کرتے پھر بھی ہمیں کچھ ہمارے لیے کوئی تعریف نہیں کچھ ا یہ سمجھتے ہیں ہم تو کچھ ڈیزرو کرتے ہی نہیں ہے نا
بالکل نہیں اپنے آپ کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں تھوڑا سا انہیں سمل سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ کرتے ہیں اور ڈیزرو کرتے ہیں اگر
ہم تو ہم تو سوچتے ہیں کے ہم جب کرتی ہیں بس سامنے والا تو یے سوچتا ہے کی یے ڈےذوف کرتی ہے
اس اسے ہے نا سمجھاؤنا اس کےماے مائنے سم سمجھاؤ کہ ہم ان کے لیے کتنے ضروری ہیں اگر ہم ایک دفعہ
جی جی
بخار ہمیں اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہو جائے ہم ایک دفعہ بستر پے پڑ جائے تو ان کا آپ فیس دیکھنا ان کا فیس کیسا ہو جائے گا
اس سے کیا ہو گیا آج دوائی کھا لیے دوائی دے آ یے دے آ وہ دے آ
دوائی تو کھالے کیونکی انہیں گھر سنبھالنا کیا ایک ٹائم کا کھانا باہر سے یا کھلانا بنانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کے کتنے مہینے ہو گئے جی باہر سے لانا پڑے گا بے شک
پاتا نہیں بنا پائے گی
ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کافی لمبا ہی بیمار انسان پڑ جائے تو اس کی ساری جو سویدھا جو رہتی ہے گھر میں تو وہ بالکل توجہ نہیں دیتا اور جب انسان وہ بیمار پڑ جاتا تا ہے جب اسے پتا چلتا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں کہ اس کی انسان کی کتنی اہمیت ہے
ہاں ہاں ضرور ہے
ہاں مجھے لگتا ہے بس میرے خیال میں یہی ہے کی صرف ضرورت ہی انسان کو لگتی ہے کی ہاں اس کی ضرورت ہے جب پتہ چلتا ہے انسان کو
ہاں وہ تو ہے
ہاں دیکھو بہت سے انسان باہر سے کام کر کے آتے ہیں اور آ کے بس فون میں گھس جاتے یے نہیں پوچھتے تم نے آج کیا کرا کیا کوئی ان کی بیوی نہیں پوچھتی کہ تم نے آج باہر کیا کرا کیا ہوا تمہارے ساتھ اصل میں جب دونوں میاں بیوی بیٹھے آپس میں بات کرنی چاہیے ایک دوسرے کا اپنا حال بتانا چاہیے تو اس سے ایک ہے نا انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی
ہاں صحیح بول رہے ہو
ہاں چاہے انسان نہ سنے مگر اسے بتانا چاہیے کبھی نہ کبھی تو وہ سنے گا
ہاں جیسے کہ ہم کھانا وغیرہ بنانا ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کیونکی کھانے بنانے سے کھلانے سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کھانا بنا کے خوشی ملتی ہے اور ہاں بولتی ہے
جی جیسے ہم جب ہم بات کر وہ کھانا بناتے ہیں جب کھانا کھانے بیٹھ ہے تو ایک کو ہوتا ہے وہ دوسرے انسان سے بولتے ہیں کہ ہاں آج کھانا بہت یہ اچھا بنا ہے آج کھانا ایسا بنا ہے تو دوسرا انسان یہ کہتا ہے وہ کھا لیتا ہے اس وہ جو کچھ آواز ہی نہیں نکلتا بولتے ہی نہیں ہے کہ کیسا بنایا کیسا اچھے سے کھانے سے مطلب ہے اس سے ہی جے ہو جو انسان ایسا رہتا ہے نا اس سے پوچھنی چاہیے ضرور کہ آج کا کھانا کیسا بنائے تو اسی ٹاپک پھر آپ ہے نا تھوڑا تھوڑا بات کرو ہر کسی انسان سے گھر میں تو وہ تھوڑا سا بولنے کی عادت پڑ جائے گی
ہاں وہ تو ہے
نئے نئے اپنے کھانے دو بنا کے کچھ نہ کچھ نئے نئے ٹرائی کرو
گھر پہ اچھی اچھی گھر پہ اچھی اچھی ریسیپی بناؤ اور کھلاؤ پھر پوچھا تعاریف تعریف کرسکتے ہاں
نہیں ایک دفعہ انسان تعریف نہیں کرے گا دوسری دفعہ نہیں کرے گا تیسری دفعہ نہیں چوتھی دفعہ تو کرے گا کچھ تو اچھا لگے گا اسے
ہاں وہ تو ہے اور ایک بات ایک بات ایک بات سنو مطلب کہ چاںے اچھا بنے چاہے نہ بنے پر انہیں تعریف کرنی نہیں ہوتی ہے انہیں لگتا بنتا تو اچھا ہی ہے پر وہ تعریف کرتے ہی نہیں ہے بولتے نہیں ہے
جی پوچھنا چاہیے نا کیسا بنا ہے کیسا بنا ہے جب تک وہ انسان بولے نہیں تب تک بول رہ اس کی طرف کو دیکھے کہ وہ کچھ تو پھر اگر تم آپ کھڑے رہو گے انتظار میں تو وہ کچھ تو بولے گا
ہاں وہ تو ہے
میں نے دیکھا ہے ایسا
ہاں ہمارے گھر پہ بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر پہ یہ ہوتا ہے کچھ پہ نہیں ہے تو یہ بولتے ہے بے کار بنا ہے بے کار بنا ہے پھر ہم یہ بولتے ہے پھر بے کار بنا ہے تو کھا کیوں رہا ہے تو کہتا کھاؤں بھی نہیں اسے پھر بولتا ہے کھاؤ
بالکل نہیں
ہاں یہ بول ہی رہا ہے کہ بیکا یہ بول ہی رہا ہے کہ بیکار بنا ہے پھر
ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں دیکھو آج کل تو اتنا ہے نا ٹرینڈ چل گیا ہے یو ٹیوب کا کہ ہر گھر میں کچھ بھی بنا لو کچھ بھی کچھ بھی بن سکتا ہے گھر میں بس یوٹیوب کھولو ریسیپ پہ دیکھو ہر چیز بنا لو جسکا شوق ہو جو مزہ گھر کے کھانے میں آتا ہے وہ باہر کے کھانے میں نہیں آتا
جی جی ضرور صحیح فرما رہے ہو
ہاں جی اور جو سکون اپنے ہاتھ سے بنا کے انسان کو کھلائے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے ایک ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کتنی بڑی خوشی ملی کہ ہم نے خود نے بنایا ہے یہ چیز
خود نے بنا کے کھلایا تو اگر کلسا ہوتا ہے اور مطلب کہ جیسے کہ ہم جتنا باہر سے کھانا منگائیں گے اتنے پیسے میں تو ہمارے گھر کا دو دن کا کھانا بن جائے گا ہوتا
بالکل بیشک بہت درست بات کہی ہے آپ نے ہاں اتنا بن جاتا ہے کہ ہاں جو ہم دو جنے انسان باہر جا کے کھائیں اور اس بل کا پیسہ ہم پورے جی پورا پریوار کھا سکتا ہے وہ بھی اچھی چیزیں بنوا کے اور اس کو باہر کا یہ بھی نہیں رہتا پتا کہ کیسا بنایا کیسا نہیں کس تیل میں بنا ہے کس میں بنا ہے اچھا ہے یہ تیل یہ ریفائنڈ اچھا ہے یا نہیں
وہ کچھ بھی ویسے بنا دیتے ہیں ہم دیکھ بنا ہوا دیتے ہے تو ہمیں اس سے بیماری بھی ہوتی ہیں
بالکل بہت بیماری ہو آج کل اتنے بیشک آج کل اتنے پیٹ خراب ہو رہے ہیں باہر کے کھانے سے اور اتنا باہر کا کھانا ہر گھر میں پھیل چکا ہے کہ جس کی کوئی تعداد نہیں کیوں کہ ہے نا آپ دیکھو آن لائن آن لائن کا اتنا زمانہ آ چکا ہے کہ بس فون اٹھایا اور وہ کرا میسج اور دس منٹ میں بیس منٹ میں وہ جو گھر کے پاس ہوگا وہی آ جائے گا اور جب انسان کو ماں ماں کو جائدہ تر ماں کو ہی پتا چلتا ہے کے کھانا آ گیا ہے پیسے دے دو بچے یہ کرتے ہیں آج کل کے تو انہیں تھوڑی بہت پتا ہے کہ ہاں جی انہیں تھوڑی پتا ہے کہ یہ کھانا ان کے صحت کے لیے اچھا ہے یا برا ہے کیونکہ وہ بچے ان بچوں کو نہیں پتا وہی چیج ہاں جی وہی چیز ہم اپنی گھر میں بنا کے دے ہاں تھوڑا ٹائم لگے گا وہی چیز ہم اپنے گھر میں بنا کے بچوں کو کھلائے تو اس تھوڑے میں اتنا بن جائے گا اس کو بہت سارا اور اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور وہ کھانا اس کے لیے صحت مند بھی رہے گا
ہاں کو ہے
جی ہاں جی دیکھو آج کے زمانے میں جو چل رہا ہے سب سے زیادہ چل رہا ہے موموز اور موموز اتنے ہانیکارک ہے صحت کے لیے بہت ہی زیادہ
ممو اور چاؤمین وغیرہ نوڈلس وغیرہ یہ بھی تو بہت ہانکارک
ٹاپک بہت ہو گئی ہے ہم پھر بات کریں گے انشاء اللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ